السلام علیکم خیریت
ہاں اچھا سے آب ٹھیک ہوں
ہاں اللہ کا شکر ہے کہاں چلے گئے تھے آپ جو میسیج کر رہے تھ ہم دیکھنی آپ
اب
ابھی نماز پڑھ کے جب آئے ہیں
یہ تھ کھانا بناے تھی شام کا
ہوں
وہ جی خاس میں نے سنا مجھے لگا کہ آپ بھی ہوں گے
ہوں
مجھ لگا کیا آپ نکھالیں گے
ہوں
لیکن میں بزی تھی پھر جب اپنے ڈائرک فون کیا تو پھر اٹھانا پڑا
مطلب اگر ڈائریکٹ کال ہم کبھی نہیں کریں گے تو آپ نہیں اٹھاؤ گے
نہیں اٹھاتی لیکن یہ کام فنش کر کے میں یہی سے کرتی ہوں
پھر جانتی ہیں میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے ابھی پھر نماز کا پھر ٹائم ہو جائے گا
کتنے بجے گ رہ تو
نماز ہوگی چھ بجے سات بجے ہوگی لیکن مجھے جانا پڑے گا چھ پچاس پہ ہی نا
چھ تو بجگے
ہاں تو پچاس منٹ ہے گی
مطلب چھ پچاس کے جانا ہے آپ کو
ہاں چھ پچس پ
تو ہاںر نو شی پ تھا اسم ہلو
ہاں کہنے ہیں نماز کے لیے جانا ہے نماز کے لیے
اا اخیر ایک کام کرتا
کیاہوا
م نے تا ما س کر چلتے
بتائیے کیا کام کرنے ہیں
اپ کے پاس جو ل نمبر ہے نا اپلےز ا کو سے انے دو نمبر ہے نا اس
ہاں ہاں
اس سے تیں رل بنانی ہے
کس کی ای میل بنانی ہے
جگ ل آ ل ت جگنتے
مطلب
ا انتا کہ ہے اس تو
وہ پتا ہے لیکن کیا بنانا ہے یہ کہہ رہے ہیں
ای مل ای میل ہی بنانی ہے ای مل ہی دو نمبر پ ای میل بنانی ہے
کس کے نام سے
م نہیں می ن جو میں نے اس کے دیے ہیں
کیا ہوا
میں نے کہا نہ میں یہی سے دوں گی
اچھا مطلب کچھ بائیں گے آپ ویے ہی بنانا اس میں
ویسے ہی بنانا ہے اور پاسورڈ بھی جو میں دوں گی وہی ڈالنا اس میں پاسورڈ ا ہ دو نم پگنااس رہے نا
ٹھیک ہے ابھی ہم جب نماز پڑھ کےئیں گے مغرب کے بع پھر آپ بتا بنا دیں گے جیسے جیسے
میں تمہیں بؤ گی پھر تو میں خود ہی بناؤں گی نا میں تو بؤ گی خود ہی بنانا
مطلب مطلب میرے پاس نمبر مطلب میرے پاس نمبر
ہاں ہلو ہلو
آواز جا رہی ہے ہیلو
ہاں ہاںاں
ہیلو
نہیں پ پرا د م سے ہلو
ہاں آواز نہیں جا رہی ہے کیا
ہاں آپ تو جو بنااتتی نا
آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے آپ فون دور کر کے بات کر رہے ہو ہم کو لگتا ہے
ای میل دو کرائس ہیں ای مل دو
ای میل دو بنانی یہ سمجھ میں آئے لیکن اس کو کرنا کیا ہے مطلب میں بناؤں گا یا آپ بناؤ گے مجھے او ٹی پی دینا ہے کیا کرنا ہے
پہلی چیز آپ مائک پا کر کے بولیے مجھے سننا ہی نہیں دے رہا ہے
ہیلو
ہاں
ہیلو ہیلو ارے یار اواز نہیں ارہی ہے میں کیا کروں ہیلو ہیلو
ہلو
آواز کیوں نہیں آ رہی ہے آپ کی
مجھے سنائی نہیں دے رہا تھوڑا تیز بولیے
ہیلو
ہیلو
اب آئی آواز
ہیلو
ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
ہیلو
ہاں اب صحیح آواز آئی کیا ہوا تھا
ایئر فون سے مسئلہ ہے پھر کچھ
کس سے
ایئر فون ایئر فون
ہاں تو ایئر فون ہٹائیے نا آواز نہیں آ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے
میں نے کہاں ای میل دو بنا کے دینی ہے
وہی چیز تو ہم کب سے پوچھ رہے ہیں مطلب اپنے فون میں مجھے بنانا ہے یا آپ بنا کے کہ مجھ سے او ٹی پی لو گے
نہیں آپ آپ آپ ہی بنا کے دینا جو میں پاسورڈ دوں گی جو میں پاسورڈ دوں گی پاسورڈ وہی ڈالنا
ٹھیک ہے
پھر بنا کے دینا دو نام بھی میں یہی سے بولوں گی نام کیا رکھنا ہے
وہ پھر نماز پڑھ کے آے گے تو آپ جیسے جیسے بولو نا ویسے ویسے ہم بنا دیں گے ٹھیک ہے
میں کہاں بولوں گی میں بس اتنا بول کے رکھ رہی ہوں نا کہ آپ بنا کے دینا مجھے جیسے بھی
ارے بھیا اس کا اس کا پروسیس تو ہوتا ہے نا کیسے بنائی گئی ہے تو مجھے پتا ہونا چاہے میں نے اپنی اپنی ای میل آئی ڈی آج تک خود نہیں بنائی ہے آپ مجھے بتانا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی نے بنائے ہیں
اسی سے بنانا پھر پھر اسی کو بولو نا بنانے کے لیئے
ہوں
ہیلو
میں نے کہا آپ کو نہیں آتا ای میل آئی ڈی بنانا
ہاں میرے پاس جو دو نمبر ہے ان پہ میں خود بناؤں گی آپ کے پاس جو دو ہے ان ان پہ آپ بنانا
ہم کہہ رہے ہیں پروسیس نہیں پتہ ہے کیا آپ کو ای میل آئی ڈی کیسے بنتی ہے
ہاں
تو وہی مجھے بتائیے گا نا کہ آب یہ کریے بھی یہ کرے جیسے
اگر مجھے آپ کو اگر مجھے آپ کو یہ بتانا ہوتا نا پروسیس تو پھر میں خود ہی نہ بنات دی
یار پہل ہی نہ بجھایا کرو ٹھیک ہے صحیح سےحی بتاؤ مجھے یہ کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کو بتانا ہو تو میں خود بناتی ہوں یہ کوئی بات ہوئی کیا
اچھا مجھے بولو بات ہے اپ کہاں ہے نماز پڑی
میں نے نماز پڑھی میں کمرے میں ہوں میں نے کہا نہیں کچھ ہے بیا نہیں ہے
کیوں دن میں کھانا نہیں کھایا
نہیں یار وہ میں نے پیزا کھا کے جیسے ہی پیزا کھایا نا ہم لیٹ گئے تھے لیٹے تو نیند بھی لگ گئی اور اس کی وجہ سے ڈائجیشن میرا جو ہے ٹھیک مطلب خراب ہو گیا مجھے وہ ایسیڈیٹی ہو گئی
اچھا
وہ کھا کے فورا نہیں لیٹتے ہیں نا تھوڑی دیر واک کرتے ہیں
ٹھیک ٹھیک میں ایک بار پھر سے ایئر فون کو ٹرائی کرتی ہوں کیوں کہ مجھے پھر ایسے پروابلم ہو جاتے ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ایئر فون آپٹرائی کییے
ہلو
ہاں
ا بھائی آواز
ہاں ٹھیک ہے
پتا نہیں کیا ہوا تھا فون جیب میں تھا اس لیے مت ہوا ہوگا کچھ
ہو سکتا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں مجھے ای میل آئی ڈی بنانا نہیں آتا ہے جیسے آپ نے اس پہ ہم کو بتایا نا اب یہاں جائیے اب یہ کیجیے اب اس طرح کیجیے آپ پاسورڈ ڈالے ایسے ہی مجھے بتانا ہے پروسیس کہ یہ یہ کرنا ہے پھر ہم کر کے آپ کو جو نام آپ کہیں گے وہ نام سے بنا دیں گے ٹھیک ہے
ٹھیک ا ٹھیک ہے
اور آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر آپ کو ہلو ہیلو
ہاں ہاں
میں نے کہا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر آپ ہی کو بتانا ہو تو ہم کیوں نہ بنا رہے خود سے یہ کیوں کہا
پچشا نہیں لگتا ہے نا
سچ میں یار ہم یا تو پاگل ہو گئے ہیں تو ہم پاگل ہی ہیں ایسے لگ رہا ہے آپ کہہ رہے ہو مجھےون نمبر سے دو ایل آئی ڈی بنا کے دے دو یہ اچھے لگ رہا ہے پروسیس بتانے میں اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا یار بات کر رہے ہو ہیلو ہلو ہیلو ہیلو ہیلو یاارلہ ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
ہلو
ہیلو ہلو ہیلو ہیلو
جب ہاں تھینک یو